ہلو
ہلو
ہلو ہلو ہاں جی بھائی جان کیسے ہو
جی اچھے سے آپ ٹھیک ہو
بڑھیا بڑھیا آ بتاؤ
گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی یہ سب ٹھیک ہے اور آپ کے گھر پہ
ہاں میرے گھر پ سےب ٹھیک ہے آپ کا کھانا وغیرہ ہو گیا
ہان جی ہو گیا کھانا وغیرہ آپ کا ہوا
جی ہمارا بھی کھانا وغیرہ ہو گیا
اور ادھر تو بڑی گرمی ہے جموں میں اور آپ کا موسم ادھر کیسے ہو
ہمارا موسم بھی یہاں پہ گرمی ہی ہے ابھی
گرمی میں رہتے کیسے وہ ادھر تو بڑی گرمی ہوتی
ہاں ہمارے یہاں بھی بہت گرمی ہے
اچھا مطلب یہ ہر جگہ یہی حال ہے سب کا بارشیں وغیرہ نہیں گر رہی ہیں آپ کے ادھر
نہیں ہمارے یہاں بارش نہیں گری ہے صرف اور صرف گرمی ہے
بہت گرمی ہے ع و جی اور ا بتاؤ
آپ بتائیں گرمی سے وہاں کیا حال چال چل رہا ہے
گرمی میں بہت برا ہی حال ہو رہا ہے
بہت پسینہ آ رہا ہے گرمی سے بہت پریشانیاں ہو رہی ہے انسان رات میں سو نہیں پا رہا ہے بہت پریشانییاں ہو رہی ہے بجلی بھی نہیں آ رہی ہے خاص کر فین بھی نہیں چل رہا ہے
بس یہی توم گ ہمارے
اے سی بھی نیچل رہا ہے خاص کر بجلی کی وجہ سے
سمھا اپنے کوئی آ رہے وقت گرمی بھی بڑی اور پلس آج کل ٹیمپریچر بتالیس پینتالیس ٹچ کر رہا
جی بالکل
اور آپ کا ادھر بھی اتنا ہی ہوگایا ابھی تھوڑا کم موسم ہے ادھر ج
آپ کے یہاں بارش وارش ہوتی ہے
بارش مشکل ت سال میں یا دو بار ہمیں نصیب کہاں ہے بدنسییب ہوی
جی ٹھیک گرمی کی وجہ سے بہت پریشانیاں بھی ہو رہی ہے رات میں سو نہیں پاتا ہے ل پسٹین ہوتی ہے
گرمی بت زیادہ
پھر عید گاہ پارک میں جانا پڑتا ہے
ہ
گرمی سے سو نہیں پاتا ہے
اچھا دلی میں تو بہت گرمی ہے
سوچا تھا گھومنے چلے جائے تو کبھی بارش ہوئی ہوتی ہے جب سوچتا ہے کبھی پکنک جب کبھی گھومنے کا ہم شہر میں ہی رہتے ہیں
میں نہیں بول رہاوں کشمیر جاؤ گھومنے ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں
ہم کشمیر وہ ہی رہتے ہیں
وہاں تو جانا تو پھر آپ کو کہاں گرمی لیں گے
کشمیر میں بھی بہت زیادہ گرمی ہے
تو میںٹھی ٹیوشن بھی پڑھئی ہوگی اسکول ہوگی تو
اور بتائیا وہاں سے کیا گرمی کا حال چال ہے
بس ب بہت بڑھیا اور باہر نہیں نکل ساتتا
اور آپ بولیے اس گرمی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے انسان ٹھیک رہے
سحی ہاں پچ بسات ہے کیا کر گرمی توا رہ
بولیے گھر میں سے کیا اگر انسان کو پریشانیاں ہیں کچھ فین نہیں چلتا الیکٹرسٹی نہیں آتی آپ بولیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے
کیا کرنا چاہیے فی الحال تو یہی نہیں کر بچنے کے لیے ہم گھر کے اندر ہی رہے ہیں فین وغیرہ کا انتظام کریں یا گھومنے چلا جائیں پہاڑوں پہ
آپ کے وہاں ہوا چلتی ہے
ہوائیں چلتی ہیں بس ایک مغل گارڈن ہے نا وہاں پہ بہت ہوا چلتی ہے ج
ہم ہمارے یہاں تو ہوا بھی نہیں چلتی بس گرمی بس گرمی
اچھا
یہاں یہاں پہ صرف اور صرف گرمی ہے گرم ہوا ہے
گرمی بہت ہی حال ہے گرمی بڑی زیادہ
ہیں پانی بھی نہیں ہے اس گرمی کی وجہ سے پانی بھی گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نہا نہیں پاتے ہیں
وسے محال ادھر کا بھی یہ گرمی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے
ہاں گرمی کی وجہ سے ہم ہمیں رات بھر موٹر کھلا ہوتا ہے پانی نہیں چڑتا ہے اگر جب کبھی چڑھے گا تو کبھی نہانے کا سوچتا ہے پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ انسان نہانا نہا نہا بھی نہیں پاتا ہے
ادھر کا بس بہت زیادہ دقت موٹر وغیرہ سے پانی وانی نہیں ملتا
پانی کی بھی بہت دقت آ ر رہی ہے
آپ کے وہاں پہ تو
ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت سارے پیڑ لگانے چاہیے پودے لگانے چاہیے جن کی وجہ سے آ ہا آتی ہے
وہ بات بھی صحی ہے بٹ یہ لوگ نہیں لگاتے یہاں وال دلی والے پیڑ پودے کاٹ دی انہوں نے سارے تبھی ہمارے یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے
پھر کبھی پیٹ کے نیچے بیٹھنے سے ہوائیں آتی ہے ب ہم انسان تو عیدگاہ پاک جاتا ہے وہیں پہوا پیتے ہیں ہم نہیں پیڑ گھر میں پیڑ نہیں لگاتے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں نہیں ہے اگر ہم پیڑ لگائیں گے گھر میں تو پیٹ کے نیچے بیٹھیں گے تو بہت ہوا آتی ہے لیکن ہم پیڑ ہی کاٹے ہیں ہم خود اپنے پیڑوں پ کلہہاڑی مارتے ہیں
ہ صحیح بات ہے
جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ نہ کوئی ہوا چلتی ہے شہر شہر والے نہ پیڑ لگاتے ہے اگر لگائیں گی بھی تو کاٹیں گے وہ لگانے سے زیادہ کا وہ لگانے سے زیادہ کاٹتے ہی ہے
ہاں یہ آپ کی بات بالکل صحیح
جی آپ پیڑ ویڑ لگاتا ہے
میں نے تو اپنے گھر کے آس پاس پانچ سات پیڑ لگائے ہوئے ہیں فائل لگائی ہے دیوودارک لگایا ہاں
جی
ج جی
گرمی کی وجہ سے انسان کو بہت پریشانی آتی ہے چھوٹے بچے نہیں سو پاتے
ہاں یہ سبزی میںین بنگائی ہیں
مچھر پاگل کرتے ہیں مچھر مچھر سے مچھر سونے نہیں دیتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے چینٹیاں تی ہے چینٹیا راف مڈی سونے دیتی ہے چینٹیاں کاٹتی ہے
ہاں ہاں جی سب سے بڑا کپڑا ہے چینج ہوگی ہوگا مچھر چینٹی چٹی کم سے کم کوئی پندرہ قسم کے جانور ہوتے جو اٹیک کرتے ہیں گرمی میں
اور ہم ہی اس موسم کے ذمہ دار ہیں ہمیں چاہے کہ ہم ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم پیڑ بہت زیادہ لگا جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے ٹھنڈا
اوک ہاں پڑ ب دک سکرور
گاؤں کے تو بولتے ہے شہر بہت اچھا ہے لیکن ہمیں صنعت یہ کشمیر تو جنت ہے ہمیں لیکن ہم نے اس جنت کو جہنم بنایا ہم نے یہاں پہ پیڑ کاٹ تو ہم نے یہاں پہ بہت سارے پریشانیاں لائی ہم نے سب کچھ کاٹ دیا جس کی وجہ سے کش جس کی وجہ سے کشمیر بہت زیادہ بورنگ لگنے لگا ہے
اچھا کیا ایشو آ رہا ہے ہلو ہاں جی کیا اییشوا بول رہے
گاڑیاں چلاتے ہیں ٹرانسپورٹ ہم چلاتے ہیں جس کی وجہ سے دواں جاتا ہے وہ ہوا میں جاتا ہے وہ پھر وہ ہوا پولوشن بن جاتا ہے پھر ہم وہی ہم ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتا ہے اور ت صبح تازی تازی ہا میں کوئی کوڑا وغیرہ جلا دیتا ہے اس میں پھر وہ پولوشن جاتا ہے پھر ہم وہی پیتے ہیں اور پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں
ہاں بالکل صحیح بات ہے
ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کو صاف رکھ کہ جس کی وجہ سے پھر ہم ہماری بیماریاں دور جا سکتی ہے اور تازہ ہوا بھینے کے لیے ملتی ہے
ہاںاں صحی بات سک
جی اور آپ بولیے گرمی سے ہمیں کیا کرنا چاہیے
پنکال ج اور پیڑ ب اورم ہ کیا بول رہے ہیں
جی
صحی بات ہے گرمی سے بچنے لیے کہ اسی الیکٹرسٹی بیٹر الیکٹرسٹی ہونی چاہیے انسان کے پاس
کیا کر رہے تھے آپ
گش بیٹھا تھا گرمی میں باہر نکلنے کا سوچ رہا تھا میں باہر کیسے نکلے بندہ کالا ہو جاتا تعلق
انسان باہر بھی نہیں نکل پاتا ہے کچھ لانا ہوتا ہے انسان کو باہر بھی نہیں نکل پاتا ہے اس گرمی کی وجہ سے
اور کیا باہر بھی نہیں جا پاتا اتنی ضرور ہے
اور بہت ساری گند بھی آ جاتی ہے اس گرمی کی وجہ سے انسان جب گرمی ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے بارش ہو جائے جب بارش ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے گرمی ہو جائے
ہ ہاں
جی ٹھیک ہے آپ کے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا چلیے اللہ حافظ